ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام اور سنائیے کیا ہو رہا ہے
اور بس کچھ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کھانا وانا کھا کے آپ بتائیے اور کیا ہو رہا ہے
بس ہم بھی تقوں وغیرہ کھکے بس آپ ہی کو یاد کر رہی تھی بتائیے چل رہا ہے
بس کچھ نہیں ہے آپ جوک کرتی ہیں
میں جاب کرتی ہوں پتا ہے اسی چکر میں نا جب میں جاب نہیں کرتی تھی تو سوچتی تھی گھر میں خالی رہتی ہوں کچھ کر لوں کچھ کر لوں اور جب سے جاب جوائن کریے تب سے سوچ کیوںکہ فری ہو جاؤں ٹائم ہی نہیں ملتا
ہاں آپ کو جاب کر کے کیسا لگ رہا ہے ویسے آپ کی جاب کس طریقے کی ہے
مشاء
ہاں
جو ایک روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے تھوڑی آسان ہو جاتی ہے ہم ٹائم ٹیبل کے پن پ ل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر چیزیں ہماری آسان آتی ہیں ہمیں پت ہے کہ کہ ہمیں صبح اٹھنا ہے اس ٹائم اور اس ٹائم ہمیں نکلنا ہے شام کونوا اس ائم واپس سالے ہے نا اور پھر بہت ساری چیز باہر جب ہم نکلتے ہیں نا چ ایک کام کرتے ہیں تو ایک کام کے ساتھ ساتھ ہمیں چار کام سیکھنے کو ملتے ہیں ہاں اپ جی سلائنی جی ابھی ج جس فیلڈ میں میں کام کری ہوں اس فیلڈ میں مجھے پہلے کچھ بھی مطلب آتا نہیں تھا سمجھ لو میں کچھ بھی نہیں تھی زیرو بٹس سونیا بھی تو میں اس میں میں نے کام ٹھیک ہے تو دھیرے دھیرےھیر دھیرے میری بہت ساری اسکلس ایسی ہوئی ہے جو مطلب امپروو ہوئی ہے اس میں نے بہت س کچھ سیکھا ہے بہت ساری تبدیلی ہوئی ہے میرے اندر ہاں اگر میں وہاں سے سے چھوڑ کے کہیں اور کام کرنا چاہوں گی تو آسانی سے میں کر سکتی ہوں کیونکہ اب میرے اندر ہنر آ گیا گ
ہوں صحی کہہ رہی ہو آپ ہاں میں نے دیکھا ہے
سیریل رہا یہ کہ تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم نہیں نکل پاتا دیکھو کچھ اگر جب میں بزی ہوجا نا تو خود کو ٹائم نہیں دے پاتے
کہ یہاں میں نے دیکھا ہے آپ کو جاب کرتی ہو آپ
جی جی جی اور اسی وجہ سے نا پتا ہے میرا یوٹیوب پہ پیج بھی ہے اور نہا میں مطلب اس پیج پہ اپنا کچھ بھی فالو اپ کچھ نہیں کر پا رہی کوئی کنسلٹینسی نہیں ہے میری کیک مجھے سیسیی ٹائم نہیں مل پاتا ہے
اچھا ہوں ہ ہ تو یہ تو محنت دیکھا تھا کہ آپ جاب کرتی ہیں میں آپ سے تھوڑی نالج دوں گی کیوںکہ میں بھی پھر جاب کر سکوں مجھے بھی جاب کرنی ہے تو میں سوچا میں نے آپ سے
پے دیکھے ہم جب ہم گھر میں رہ
ہاں
کہنا تو سنتے ہیں تو چار وہ کام کر کی ادھرتی بات لیکن جہاں کسی چیز میں بزی ہو ہے نا جس کسی کام میں بزی ہوتی دن تو ہمارا ذہن بھٹکا نہیں ہے
ہاں ہاں سی
اور نہ ہم ا دھر ادھر کی بات ہی کرتے پھر ہمارے پاس کیک اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا نا کہ ہم کسی سے ادھر ادھر کی بات کر رہیں
ہاں ہاں
ہاں پھر ہمیں پت ہے کہ بھائی ہمیں اپنے آفس کا کام کرنا ہے ہمیں اپنے اوپر ٹائم دینا ہے ہمیں اپنے گھر دیکھنا ہے اگر ہم گھر میں ہوتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں چلو کام نپٹ گیا لؤ تھوڑا سا فون چلا لیتے ہیں یا اس کے پاس بیٹھ جاتا اسس پس بیٹھ جاتے اس سے کیا ہوتا ہے پھر دل برے ہوتے ہیں لڑائیاں ہو دیا
ہاں ہ ہاں ہاں ہاں میں نے دیکھایا بہت ٹائم سے جاب کر رہی ہیں ہاں میں نے سوچا میں آپ شیھ بارے میں بات کروں گی پھر میں بھی کرو گ
اچھا اچھا ہ
ہوں
اچ پر مطلب اتنا کیپیبل ہو چے کہ نہ کرے کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کسی چیز کی تو وہ دوسرے کا مونا دیکھے
ہاں سح کہ ر آپ س
جی کیونکہ دیکھو آج کے ٹائم میں ایک ہی کمائی سے تو کچھ ہے نہیں ہے نا ہاں مگ کرو گغلط لوگوں کا سات نہیں جڑو اچھے لوگوں سے جڑو ہے نا تو پھر بائی کام کرو تمیز میں رہ کے تذی میں رہے گئی ہیں ٹھیک ہے اب یہ تھوڑی اسلام میں ہمانا تھوڑی کام کرنا کام کرنا تو سواب ہے کرو بائی روز م میں کہ بھائی میں تمہیں اٹھاؤںا میں تمہیں رز ہی دوں گا لیکن روزی پہ جانا تو تمہارا کام ہے تمہ ہی تواؤ گے
ہاں سر کہری آپ
ابھی تو ہے نہیں نہا کہ اوپر والا خودا کہ ہمیں دے دے گا
ہاں سی بھیل
کہ ہمیں آرام اور حلال دیکھنا پڑتا ہے کہ بائی ہاں کہاں پہ غلط ہے کہاں پہ صحیح کیونکہ دیکھو سبیرا کب میرا تو ہوتا ہے ہم اچھا بھی کر رہے ہوتے برا بھی کر رہے ہوتے ہیں نا لیکن بس یہ کہ ہمیں یہ پتا تو ہونا چاہیے کہ ہمیں عمل اچھوں پہ کرنا ہے یا بروں پہ کرنا ہے
ہاں ہاں سچلہا
آاںپ
ہاں ہاں
ہوں
ہاں
باقی تو کوئی نہیں اگر آپ کو کرنی ہو تو میری طرف سے تو بے شک بے فکر ہو سے آپ کریں کیونکہ اچھی بات ہے ج سے آپ آپ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا
ہاں
کہ مطلب آپ کی جھجک کھلے گی آپ اپنے اوپر نربھر کو یہ نہیں رہے گا کہ ہاں سامنے سے مجھے خرچہ ملے گا تو نہیں میرا کو ایشا بشے
ہاں سر سری ہاں
ہاں دیک اور دیکھوا آج کے ٹائم میں مطلب عورت کیا کچھ نہیں کر رہی عت گاڑی چلا رہی ہے ہے نا میٹرو میں عت ڈرائیونگ کر رہی ہے بسیں بسیں عت چلا رہی ہیں مطلب عورت بہت کچھ کر رہی ہے پہلے کے ٹائم میں یہ تھات تو گھر تک رکھا جاتا تھا
ہاں آج کے ٹائم میں تو عورت سب سے آگے ہے ہاتھمیوں سے بھی آگے چل رہی ہے عورت ہ
وہ عورت کر رہی ہے کوئی ر اسپیڈو چلا رہی ہے کوئی میٹرو میں ہے کوئی بس ڈرائیگ ڈرائیگ میں ہے مطلب کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کر ہی رہی ہے
ہاں اپ نے اب اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یا اپنے اوپر انڈیپینڈنٹ رہنے کے لیے انسان جاب تو کرتا ہی ہے کام کچھ بھی ہو کام میں کوئی برائی نہیں ہوتی کام تو انسان کو کرنا چاہیے
ہاں دیکھو ہم اپنے گھر میں بھی تو رہتے ہیں تو اس میں بھی تو کام کرتا چارو بناتے ہیں تبھی تو کھاتے ہیں تو اگر ہم بر نوکری کر رہے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی تھوڑی ہے
آ ہاں
ہاں اور آج د کم سے کم اگر سو پرسینٹ جن سنکھیا ہے نا تو اس میں نائنٹی پرسینٹ عورت ہے اس میں نائنٹی پرسینٹ عت کام کر رہی ہے کوئی مزدوری کر رہی ہے کوئی کچھ کر رہی ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا پریک کو کوئی نہ کوئی کوئی نیا پیج بنا رہی ہے کوئی کریم کر رہی ہے کوئی کریم بیچ رہی ہے کوئی سیلون کھول رہی ہے
ہاں
پتا ہے کہ بھائی ہاں جب تک ہم خود کامیاب نہیں ہوں گے نا تو پھر ہمارا
ہوں ہاں اور کیا کام کرنے میں ویسے بھی کوئی برائی تھوڑی نہ ہے گم کر سکتا ہے اپنے پیروں پہ ہڑ ہو سکتا ہے
ہاں ہاں اور دیکھو جب ہمیں اپنا مستقبل اچھا کرنا ہے آب آنے والا گل ہمارا اچ اللہ تعالی ہمیں بعد تو ہمیں اگر دو کام کرنے کو ملنا ہے تو کرنا چاہیے نا
ہاں کیوں نہیں ضرور ب
ہاں اور کسی نے کہا ہے کہ دیکھوا تو نا روز روٹی بھی اسی دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے ہےا تو بہت سے ایسےوگ ہیں جو چے در بر بھٹک رہے ہیں ان کو کام ہی نہیں ملتا پریشان رہتے ہیں روز کہ میں یہ سب پریشان ہوں میں ویسے
ہاں ہاں ہاں ہاں
لیکن اللہ تعالی جس کو رزق دیتا ہے پھر اس کے رزق کی عزت بھی کرنی چاہیے ہمیں وہ اس کا اپڈیٹ
ایک ایپ میں نے سندی کے ساتھ دیکھو تم صحیح
ہ میر نےا تو ماننا یہی ہے کہذپ چاہ رہے ہو جاب واب کرنا تو بے فکر ہو کیا آپ کوئی اچھے سے آفس میں پہلے جوائن کرو اسپیرئنس وغیرہ لو تھوڑا سا سیکھو سمجھو تھوڑا باہر نکل لوگ نا تب پتا چلے گا
ہاں میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں آپ سے بات کروں گی آپ سے پوچھوں گی ج آپ کے بارے میں نالج لگی تھوڑی بہت کیک میں نے جاب نہیں کری نا آج تک تو میں نے کہا نالج لوں گی آپ جاب کرتی ہیں بہت ٹائم سے جاب کر رہی ہیں اور سب میں نہ سوچ ج میں آپ سے بات کروں آپ سے تھوڑی نو ل پھر میری بھی تھوڑی ہمت بنے گی جاب کرنے کی پھر میں بھی جاب کروں گی تو بس میں نے اس لیے سوچا کہ میں آپ سے بات کر لوں ہوں ہ
پڑے پڑے نا انسان دیکھو اب ہم صبح سے دو دو تین گھنٹے میں بھی اپنا سامنے اٹا لیں گے پھر پورے دن فری پھر یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے سو گئے یہ کر لیا وہ کر لیا اس سے اچھا ہے نا باہ جائیں گے دو کچھ کام کریں گے تو چار پیسے ہی آئیں گے نا ہمارےاں
ہاں ہوں
اب ہم اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں
ضرورتیں بھی پوری کر سکتے ہیں اور کسی پہ نربھر تو نہیں رہیں گے اپنا پنیر بھر دیں گے ہ اپنی اچھھی پری چیز کے لیے
جی جی جی
ہاں ہم سوچا تھا کہ میں تم سے بات کروں تم سے پوچھوں
اب جب بھی آپ کو جوائن کرنا آپ کو لگے کہ ہاں آپ کو جوائن کرنا ہے تو آپ مجھے بتا دینا میں آپ کا کرا دوں گی ہے نا
ہاں ٹھیک ہے
جی باقی مجھے آپ سے بات کر کے بہت ہی بہت اچھا
مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا چلیے تو ٹھیک پھر ملتے ہیں پھر بات کریں گے آپ سے
اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک اللہ حافظ میں